السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں
سب خیریت ہے آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہے
جی سب خیلیت ہے ان بھی بڑی ج
مساللہہ آج تو کافی دنوں بعد بات کر رہے ہو آپ لوگ کہاں رہ رہے ہو آج
ہاں ہاں وہ تو ہے د وہ کیا تھوڑا سا بزی رہتے ہیں کاموں میں تو روز بات نہیں ہو پاتی ہے
صحیح بات ہے آج کل وقت ہے ہی کسی کے پاس اللہ تعالی نے سب وہ کو اپنی روزی روٹی کے لیے بنا لگا رکھا ہے کہ
جی جی وہی تو ہے نا ہے جی بالکل جی کیکہ دیکھیے جو ا روزی روٹی بھی ضروری ہے اور جی سب خیریت ہے وہ میں پوچھ رہا تھا یہی کہ آج کس ٹاپک پہ بات کی جائے
آج تھوڑا سا آپ نے سنا ہی ہے کہ ا آتنک واد کی بہت سمسیا ہو رہی ہے تو تھوڑا سا کیا ہے
جی جی بالکل
ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں بالکل بالکل فرمائیے
جی آپ نے تو صحی بالکل صحیح بتایا ہے اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے وہ بتایا ہے کیونکہ آتنک واد ایک بہت ہی بڑی سمسیا ہو گئی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی سمسیا نہیں ہے تو صحیح بات کر لیتے ہیں جیسے
اس سے پورا ا جو ورلڈ کا پورا ایک طریقے سے پوری دنیا ڈیپینڈ ہو گئی ہے اس میں کئی دیسوں کا تھوڑا سا آتنک واد چل رہا ہے تو اس کے چر سے باقی دو اور بھی جڑے ہوئے دیش ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے ان کے لیے بھی سمسیایں پیدا ہو رہی ہیں
جی جی بالکل تو پھر آج ہم اسی پر اسی ٹاپک پر بات کریں گے تھوڑی سی
بالکل بالکل فرمائیے آپ تو
تو دیکھیے ایک ایسے نہایتی ہی اور کووپناک سنجیدہ اور عالمی مسئلے پر ہم میز گفتگو کرنے والے ہیں جس میں پوری دنیا کے سکوں کو مجرو مجروب کر رکھا ہے اور جو انسانیت کے دودھ کے دیے جو کہ سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے آتنک باد جو ہے وہ سب سے بڑا کہیں کسی نے کچھ کر دیا تو دیکھ بہت ہی بڑی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا بات کہی ہے بھائی جان آپ نے ویسے بھی ا دہشت گردی کا ناصور یعنی آتنک واد کے اسباب اثرات اور اس کا مکمل تدارک کسی صاب عقل کا کہنا ہے کہ مذہب کبھی کوڑتا نہیں سکھاتا ہے مطلب مذہب نے ہمیں کبھی نہیں سکھایا کہ اب لڑیے آپس میں آپ جھگڑا کریے اور نہ ہی کو کوئی باقی جات تہذیب بغگراؤ کی خون کی پ کرنے کی مطلب کوئی اجازت دیتی ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے
وہ مگر اب مفسوس ہے کہ ا مطلب آج کچھ بٹکے ہوئے افراد اور تنظیمیں اپنے مصموم مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی کی حالات مطلب پیدائ ہو رہی ہیں لوگ سہارا لے رہے ہیں معصوموں کی حلاکت چی پکار اور طرح طرح کے خوف کا ماحول پیدا ہے ان بجتلوں کا سہار بنتا مطلب ایک طریقے سے ان کا ایک ہر ٹائم بوچ تسا ہو گیا مطلب اس نے دنیا کے امن
جی جی آپ نے بالکل
تیش نس کر رکھا ہے لوگوں کی شانتی نہیں دنیا کی شانتی کو تیش نحس
جی بالکل جی جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور یہ تو جو ہے کہ آتنک باد سے تو سبھی لوگ پریشان ہیں ہ کیک یہ بہت بڑی سمسیا ہے دیک جہاں دیکھو وہی آتنکواد ہے اور دیکھیے کہ دہشت گرد جی محج جو ا ایک بھی ہے تو ایک جیسے عالمی عالمی بابا مہاماری ہے بالکل کہ جو ہے جیسے کوئی مہاماری ہوتی ہے نا یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی مہاری پھیل جاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی جو کورونا تھا تو اس سے ہر ایک ویکتی پریشان ان اسی طرح ا جو آتنک واد ہے اس سے بھی ہر کوئی ویکتی پریشان ہے تو دیکھیے جب ہم کسی بازار یا عبادت گایا تعلیمی ہ ادارے میں بے گنائی انسانوں کا خون بہتا ہے تو وہاں صرف انسان ہی نہیں مرتا ہے بلکہ پوری انسانیت کا مر مرثیا پڑا جاتا ہے یہ وہ درندگی ہاں جی اور د یہ وہ ہے درندگی ہے مھا وار
بالکل بالکل کیا دوست تو فرمایا بھائی جان آپ نے بالکل حق ا حق و جانب آئیے تھوڑا سا ہم ن ہمارے سامعن کے لیے کچھ ایک نازک سجیدہ مسئلے کی بنیادی اباب اور اس خوفناک جو اثرات یا تفصیلی روشنی مطلب جو خو اپنا ایک طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے تھوڑا سا نظر یا تھوڑا سا
مڑ بڑ
ذہنی کجی اور درندگی کے پیچھے کچھ بہت ہی مطلب مکسی اور گہرے اسباب کر فرمائے
ہیلو جی ج جی دیکھیے بالکل آپ نے بالکل درست درست فرمایا ہے کیونکہ دیکھیے دہشت گردی جو ہے اس کی سب سے بڑی جو جو بنیاد ہے وہ معصوم اور کم عمر نوجوانوں کی غلط ذہن سازی کرنا ہوتا ہے اور نفرت کے سوداگر جو ہے وہ مذہب کا غلط محموم پیش کرتے ہیں جو ہے وہ اس کا غلط ارتھ لگاتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے بارود تھما دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ان کو کئی غلط چیزیں جلدی سے چلی جاتی ہیں اور وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں
بالکل بالکل درست بنما ہے کیا بات کہیے بھائی جان آپ اپ نے اللہ خال کبھی نہیں کہتے کہ ہم کسی بےگنا یا بے بےجبان کی جان لیں ہاں جی ہاں جی ہیلو ہاں جی آواز نہیں آ رہا کیا
ہلو آواز نہیں آ رہی
ہاں ا رہ ہے نا
ہلو
ہاں جی
ہاں جی ہاں جی بولیے
ہاں میں یہی کہنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے اللہ تعالی کبھی نہیں کہتے بچہ جو نوجوان ہے یا جو معصوم بچے ہیں ان کے ہاتھ میں بارو تھمائے یا بندوق تھمائیں بچوں کی عمر پڑھنے کی انہیں شکچھا سے جوڑا جائے لیکن تعلیم نہیں ہے اس چیز کا اس چیز کا وہ مقصد ہی نہیں رہنے دیا جو دہشت اس ٹائم بنی ہوئی ہے نا وہ اللہ تعالی کبھی نہیں چاہ رہے کہ کسی میں جھگڑا ہوا ہوں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ رہیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنائیے اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ مفلسی اور نائن ساتھی کا کچھ شکار مطلب نوجوان اس طرح ہو جاتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں وہ اور دہشت گردی کے آکا ان کی اس مجبوری کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں انیں چند روپوں کے بدلے جرائم کے مطلب کچھ افراد کروانے کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں کچھ بولتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں گے کچھ کہتے ہیں کہ ہم وجے کر لیں گے یا مطلب آپ سمجھ ہی سکتے کہ جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو کس طریقے کا ماحول ب جاتا ہے
جی بالکل دیکھیے جیسے کچھ ملک اور طاقتیں اپنی ذاتی سیاسی اور مفاد و دشمنی کی خاطر ان دہشت گرد تجموں کی پردے کے پیچھے سے مالی اور پیاروں سے سرپرستی کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ا بھی آپ نے بتایا کہ جیسے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کئی لوگوں کا یہ کہنا ماننا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک الگ ملک ہو اور یہاں ہمارا ہی راج ہو تو ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت ہی نکاراتمک ہوتی ہے اور اسی سوچ کے چلتے ہوئے جو ہے کہ جو آتنک واد کا جنم ہوتا ہے کیونکہ ویکتی جب اپنے بارے میں سوچتا ہے تو پھر وہ اہنسک ہو جاتا ہے
بالکل بالکل کیا درست فرمایا بھائی جان آپ نے ویسے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس جو وہی سے بنی ہوئی ہے نا اس کا خامیازہ ہر وہ عام آدمی بھگت رہا ہے یا مسہاری کو شکل میں بھگتنا پڑتا ہے مطلب جو اس ٹائم دہشت گردی بنی ہوئی ہے نا اس سے جس کو د پرابلم ہے جس کو سمسیا ہے وہ بھی بھگت رہا ہے جس کو سمسیا نہیں ہے وہ بھی بکت رہا ہے تو مطلب ایک طریقے سے دیکھ کہ جائے کہ آام آدمی کو اس بیچ میں بہت پریشانی اٹھانی پڑ بڑھ گئی ہے
جی جی بالکل اور تو اس سے تو دیکھیے کہ آتنک باد تو بہت بڑی سمسیا ہے اس سے تو ہم جیسے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں تو وہ کر بھی کیا سکتے ہیں جیسے اب جو عام لوگ ہیں تو آتنک وادی تو ہے نہیں لیکن اب ان کو کیا پتا ہے جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے تو اس سے چا کر بھی دور بھی نہیں رہا جا سکتا
بالکل بالکل کیا درست بات فرمایا بھائی جان آپ نے ویسے ملتا ملتے ہیں اگلی کال میں اللہ حافظ
جی جی بالکل اللہ حافظ